جی
ہلو ہاں جی ولیکم سلام جی
السلام علیکم
اور کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بیٹھی تھی
موسم کیسا ہے آج آپ کے ادھر
موسم تو گرمی ہو رہی ہے بہن بہت
ہمم ہمارے بڑی گرمی ہے مگر ہوا چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی بادل بن گئی اب تو بادل آ گیا اب
ار بھی بادل ہی بنتے ہیں پر بارش نہیں ہوری
ہوں کل بھی اتنا بادل آیا اتنی ہوا چلی اندھیری چلی پھر بھی پھر دھوپ نکل گی میں میں نکل لو موسم اتنا اچھا ہو گیا پھر دھوپ نکل گی
جی بالکل صحیح بات
اور بتائیے جی
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
فری ہوگی آج آپ
جی میں نہ اب صبح ہی کر لیتی ہوں صفائی کیوکنہ بات یہی ہوتی گرمی لگتی ہے بہت تو میں صبح صبح کر لے
اچھا جی جی میں نے بھی آج صبح کئے دھو لیے تھے اب فری ہیں کھانا بنایا نہیں آج میں نے
اچھا آج ہم نے بھی کچھ بنایا نہیں ہے ہاں بریانی بنائیں گے آج
جی جی یہ تو ہے ابھی میں بھی سوچ رہی ہوں کیا بناؤ کچھ سمجھ نہیں آ رہا آج تو
کیونکہ میرے شوہر نے سبزی نہیں لا کے دی تو پھر وہ کہتے تھی کتنے دن ہوگے بریانی نہیں بنائی ہے تو بریانی بنا لو آج تو میں نے کہ چلو بریانی بنا لیتی ہو آپ کے کہنے سے اور بس جی بڑھیا آپ بتائیں
بس بڑھیا اور کیا کر رہے ہیں آپ کے بلک
میرے ایک نہانے گیا ہے اور ایک بیٹھا ہے کلاس لگا رہا ہے وہ
اچھا اچھا کلاس لگا رہا ہے
جی جی چھٹی گی ہے آج
کیوں
جی اگزام آنے والے ہیں نا
اچھا اچھا جی
تو ویسے ہی کہہ رہا میں گھر بیٹھ کے پڑوں گا وہاں نہیں جاؤں گا
گھر بیٹھے بیٹھ کے کون سی پڑھائی ہوتی ہے اسکول تو پھر کچھ سمجھ آ جاتا ہے
جی اسکول میں ریویزن ہونا ہے نا تو وہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ بیٹھ کے ریوزن کر لوں گا
بالکل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور بتائے
بس جی بڑھیا آپ بتائیں
دھو لیے کپڑے آپ نے
جی کپڑے تو روز ہی دھلتے ہیں
جی جی وہ تو ہیں ہی
جی کپڑے تو روز ہی دھونے ہیں روز اترنے ہیں گرمی پسینے والے کپڑے
ھممم ملے گندے نہیں ہوتے کپڑے پسینے کی اسمیل آتی ہے کپڑوں میں سے بس
جی بالکل
ھممم
وہ میرا بڑا والا بیٹا ہے نہ اسے تو اسے تو بہت پسینہ آتا ہے
ھممم جیم پہ جاتا ہے نہ وہ
جی جیم بھی جاتا ہے ویسے بھی اسے بہت پسینہ آتا ہے اور اس کا پسینہ بھی اسمیل والا ہے
ھممم اس کو وہ نہ فٹکڑی والا پانی فٹکڑی پیس کے نا وہ پانی میں گھول کے اس پانی سے نہاؤ
جیم جی میں اسے کہتی ہوں کہ پسینہ تجھے زیادہ آتا ہے اور تم نیم کھانی شروع کر اور ا فٹکری کے فٹکری گھول کے اس کے پانی میں
ہاں اس کے پانی سے نہائے
تاک کبیر دی ممی کا فون آ رہیا ہے گل کر ل
اور ج
تو اسی وجہ سے نا اسے کہتی ہوں کہ نہایا کروں اس سے فٹکری والے پانی سے تو وہ نہاتا ہی نہیں ہے سنتا ہی نہیں ہے کسی کی
کھائیے نا نیم نیم پیس کے اس کے پانی سے بھی نہانا چاہیے گرمیوں میں جو دانے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے نہ خارش ہوگی ہمم ہاں جی ہاں جی
جی یار بتائیں
بس جی بس میں بھی صبح اٹھ کے نیم کے پتے کھا لیتی ہوں دو تین اب دو دن ہو گئے کھائے نہیں اور میرے دانا نکل گیا ایک پتہ نہیں صابن چینج ہوا میرایشو
جی ہماری ہماری طرف تو بڑی دور جانا پڑتا ہے نا نیم لینے تو اسی وجہ سے ہم تو کھا ہی نہیں پاتے
نہیں صابن بھی تو ملتا ہے اس کا مارگو نہانے کے لیے
جی صابن تو وہ گھر سوپ بھی لائے ہیں آج آج کل جو گھر سوپ چل رہا ہے نا وہ بھی لے کے آئے ہیں ب چوں کے لیے وہ کہہ رہا میں کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں تو میرے اسکن بلیک بلیک ہو رہی ہے تو اسے لا کے دیا ہے
وہ اس سے اسکن تھوڑا ٹھیک ہے ہم نے بھی لائے ہیں ہم بھی فیس واش لائے تھے مگر مجھے نہیں اچھا لگا میں جب بھی دل لگاتی ہوں نا فیس واش وہ والا میرے تو دانے نکل جاتے ہیں فیس پہ میں تو صابن ہی ٹھیک رہتا ہے میرا فیس کو
جی اسکن نا ڈرائی کرتا ہے وہ
ہممم
جی صابن بھی ایسا ہی ہے جب لگاؤ گے تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کا صابن ٹھنڈا تو نہیں لگتا ا ٹھنڈا تو نہیں لگتا
کا گھر کا نا فیس واش بڑا اچھا ہے
اچھا فیس واش مہنگا بہت تھا میں نے لیا نہیں اسی لیے یہ صابن تین ساڑھے تین سو کے مل گئے تھے اور فیس واش ہاں ویسے ساڑھے چار سو کا ہے یہ پیک تو یہ مطلب کہ فیس واش تھا س تین سو کچھ تین سو انسٹھ ایسے ہی کچھ تھا جی تو وہ لیا نہیں میں نے
اور آپ کون سا فیس واش یوز کرتے ہو فیس پہ
ہمالیہ کا ہی کرتے ہیں
جی جی اچھا جی اور اور صابن کون سا یوز کرتے ہیں نا نہانے کے لیے
صابن نہانے کے لیے تین چار طرح کے آتے ہیں ایک تو لکس آتا ہے
ہوں
ایک وہ آتا ہے ا فیامہ
ہاں مجھے فیامہ تو اچھا نہیں لگا میں نے بھی منگوایا تھا مجھے نہیں
جی صیامہ صیامہ سے بھی اسکن ڈرائی ہوتی ہے باڈی
ہوں بیکار مجھے لکس بھی نہیں اچھا لگتا
ڈیور رول لیکے اۓ مجھے ڈیٹول کا ہوتا ہے نہ آئس والا
ہاں جی جی کوول وال
ہوں جی وہ لے کے آئے تھے اس بار
میں تو سنتھول ہی یوز کرتی ہوں مجھے وہی اچھا لگتا ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا نہ بلیو والا سنتھول میں وہ ٹھڈنک ٹھنڈک والا ہوتا گرمی کے لیے میں سینتھول ہی یوز کرتی ہوں بڑی ٹائم ہوگیا مجھے یوز کرتے ہوئے
بڑھیا ہے بڑھیا
ہوں
اور بتائیں
بس جی بس بس بیٹھی ہوئی تھی میں بھی آج نہ پتا نہیں کیا تھاکاوٹ سی ہو رہی مجھے آپ کو ابھی تو کچھ بھی نہیں ابھی تو سو چا بھی نہیں کیا بنانا کیا پکانا ہے آج نہ میری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی مجھے ایسے چکر سے آرہے ہیں پتا نہیں کیوں
کیوں کیا ہو گیا بی پی لو ہو گیا ہوگا دکھانا تھا ڈاکٹر کو
پھر میں نے دو منقے لیے منقے کے دانے وہ بیج نکال کے اس کے او منہ میں رکھا
کب آے
تھوڑا اب ٹھیک لگ رہا ہے مگر ایسے لگ رہا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرا آرہا ہے
جی آپ کے آپ کی طرف حکیم صاحب ہے نہ
ہاں جی ہاں جی
ماشاء اللہ بہت اچھے حکیم صاحب ہیں ان سے دکھا لیجیے بہت اچھا علاج کرتے ہیں
جی جاؤں گی ابھی ابھی یہ دھوپ بڑے تیز ہے جو بھی ٹھہر کے جاؤں
جی جی جی
اور جی
جی بس بڑھیا آپ بتائیں
بس ہوں موسم ہو گیا اچھا ابھی اتنی گرمی ہو رہی ہے نہ بارش کی وجہ سے پھر گ گرمی ہو جاتی تی ہے
خود اب وہ ہمارے اوپر رہم آ جائے تھوڑا سہ اتنی گرمی ہو رہی ہے
جی جی اور جی
جی بس اور بتائیں کہیں کہیں گئی نہیں آج شاپنگ شاپنگ شاپنگ کرنے
کہیں اور جانا ہے شام کو دہکھونگی
اچھا
ہاں آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں اب
وہ تو چلے گئے کام پہ دکان پہ چلے گئے اپنی
اچھا اچھا جی اور گھر پہ اکیلی ہو آپ
نہیں امی ہیں ابو ہیں ب
چے ہیں کیا کر رہی امی آپ کی
امی تو نیچے ہی ہیں ابو بھی نیچے ہی ہیں لیٹے ہوں گے دونوں
جی جی گرمی بھی بہت ہے نا
جی جی دل کرتا ہے اے سی چلا کے بیٹھوں پر
ہوں بجلی کا ہے پھر تو ہاں یہ تو بات ہے بجلی کا بل اتنے آتے ہیں کیا کرے کوئی ہم بھی رات کو چلاتے رات کو چلایا تھوڑی دیر سوئے پھر لائٹ چلے گی ساری رات لائٹ میں آئی پھر پانچ بجے اٹھے پھر لائٹ آئی پھر میں نے اے سی چلایا تھوڑی دیر
جی اے سی کے بنا اے سی کے بنا کہ اب کے ٹائم نا گزارا نہیں ہے آج کے وقت وقت میں ا پچ جی آج کے وقت میں تو اے سی کام آ رہے ہیں کولر ولر سب فیل ہے اس کے آگے
اے سی چلے بس ٹھنڈک ملتی ہے پسینے ایک دم سوکھ لگتے ہے آدمی کو
جی کیونکہ نا کولر بھی وہ چپچپاہٹ کرتا ہے
ہوں بہت
تو یہ سب سے اچھا ہے کہ مطلب
ہمارے پاس سب تھا کولر ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے وہ نا پانی اس کا لیک کرتا ہے اوپر ہی رکھ دیا وہ تو
جی جی تو آپ نے اوپر والا ک کم آپ نے اوپر والا کمرہ تیار کر لیا
نہیں نہیں ابھی نہیں ٹائلیں لگ گی بس ابھی بجلی کی فٹنگ بھی ہوگیا پنکھے پنکھے لگانے اور اے سی لگانا ادھر بھی
جی چلو ٹھیک ہے میں بعد میں کال کرتی ہوں آپ کو
جی جی جی
خدا حافظ
خدا حافظ